اس میں شاید مجھے لگتا ہے تین ہی ٹاسکس ہیں
آپ کو
اب تو مطلب تھوڑا سا بچا اس میں
کوئی بات نہیں یہ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے اچھا اور میں بول رہی تھی یہ عرفان سر کیا کر رہا ہے آج کل کوئی پروجیکٹ کر رہا ہے وہ
پتہ نہیں عرفان سر کا کیا ہے
وہ ابھی چنار چل رہا ہے یا بند ہی ہوا وہ
مطلب بھائی ا تب سیکھو پتا ہوگی
اس کو
وہ ایک بندہ ہے وہ بھی وہاں پہ کام کرتا تھا ت صرف نا اس کو میں بھی پتا مت ہوگی
ہ آج کل تو پتا ہی نہیں وہ جہانگیر سر بھی کرتا تھا نا عرفان سر کے ساتھ کا مزہ کتنا آیا تھا اب جب ہم پکنک گئے تھے آفس کے ساتھ آ بھی آئی تھی وہن تھا نا وہ تنویر جس نے ڈانس کیا
بشیا رہ نہیں بت ہی لیکن
جونا وہاں پہ رہتا تھا نوشاہرہ میں وہ تنویر
اچھا ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا ہاں ہاں ہاں وہجائے آ ہ
تمیل
ا ہو ہےبشادی میں نے اس کو وہ بھی دل میں رہے ہیں نا شاید اس پٹ ال میںان
کیا پھر اور
وہگ سے پتا اچھا اس کے گھر والوں کو پتا ہوگی نا
ہوں
اس کی جو اس کو چبا ڈبائی ہے نا اس کی بھی ابھی نہیں ہوئی ہے شادی یہی سائرسی نوشرہ سرسی رہتے
میر ہے نا وہاں پہ نانی حال
کہاں
زونی مار میں نہیں نوشہرا میں ایک بار پتا ہے نا آ میں وہی ہی پہ تھی راوت کو آئی تھی میں آفس کے ائم پہ پھر جب آپ آپ کی گاڑی آئی تھی وہاں سے کون آیا تھا پتا ہے گاڑی کون چلاتا تھا آفس کی گاڑی وہ نا کیا نام کیا نام ہے نہیں ڈرائیور کہاں تھا اس کا اپنا
تو
وہ تھا جوفا کا دوست تھا میرے کزن کا دوست تھا کیا نام تھا اس کا جمی جمی جمی چلاتا تھا س تھا گڑی تو میں ویٹ کر رہی تھی نا وہاں پہ نوشرا میں اس نے کہاں روکی گاڑی وہ تیز چلا اور بھاگ گیا پھر میں نے بولنا ہاں سر کو اس نے مجھے میں گئی تھی یہاں پہ ناؤشہرا میں اس نے اٹھاائے نہیں وہاں پہ سارے تھے نا مجھصدق بھی تھی اس میں سب نے چلایا جب میں نے آفس کو کہ گاڑی دیکھ رہ وہ روکی ہی نہیں سب نے چلایا گاڑی میں پھر میں آئی لو کل گاڑی میں
ہاں ہاں
پنچ ہی آفس گیارہ بجے
لیکن وہ تھا نا ہولٹنف
ہ بخ خطرناک تھا وہ نہیں جب میں گئی نا میں نے اس کو بولا آپ نے اس کو میں نے مجھے پتاہ ہی نہیں تھا آپ آف آپ کی کزن آئے من دیدی ایسے وہ ہائے ہائے میں نے گاڑی روکی ہو تھی مجھے کہاں پتہ تھا آپ پو
جوور ب
تھی وہ جھوٹ بول رہا تھا پھر سب نے بولا ہم نے اس کو بولو گاڑی روکو گاڑی روکو آئمن ہے آئمن ہے
ہاں ہ آفق کی جو پہرے ہیں نا وہ اس کی اس کو کس کی ساش چد پھر
میرے بھائی کے ساتھ اچھا اچھا پن آامدہ پنکی ہاں اس کو گھر میں ہم پنکی بولتے تنا
اچا ٹھیک
اس کی شادی ہوئی نا اپنے اس کے جو اس کے پاپا کا م سےرا پاپا کا کزن ہے اس کے پاپا کا پپ پاپا کا جو کزن ہے ہے نا پتہ نہیں چچیرا بھائی ہے کہ موسیرا بھائی ہے یہ مجھے پورا پتا نہیں ہے لیکن پاپا کا ہی رزن ہے اس کے اسی کے ساتھ ہوئی نا وہی پہ چھتور میں وہ ہے نا یہ آپ جان وہ ہے نا اس کا آپ جانتے ہو نا اقبال کو رکو
ہاں
اقبال وہ ہے نا ایک بال کی بھاابی اس کی نا اقبال کے بھائی کے سھ شاادی اور کیا آامداب کو وہ ن پییکس لگا اقبال ہاں وہ ہے نا اس کا یہ وہ ہے نا اس کی بھابھی اسی کے کہہ بڑے بائے کے سات
اچھا ٹھیک ہضمون کیا کرتا اس کا
وہی کچھ جاب کرتا ہے پرائیویٹ ہی ہے وہ
اچا ٹھیک
ہوں
آپ خالی آف آ کیٹ نے
خال افاق اب ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا پھر اس کی ایک تو ہے اقبال اقبال کی طر کے گھر میں اور اس کی ایک بہن ہے اسرا وہ دونوں اور ہے وہاں ہاں آ ہے نا اس کی آئ گے کیچ مٹ ہوگی کہ شاید سنڈے کو ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ا یہ اب ہے اقبال کی باری اور وہاں پہ ہے آفاق کی باری
ہاں آفق ہے نا سب سے چھوٹا ہے ہے نا آفق مجھے لگتا آپ کا آپ کا بوائے ایک ہی جتنے تھے نا
نہ میرا ہے نا اور ایک بھائی ہم تھے نا تین بھائی ہم آپ کو پتا ہے نا جوائنٹ فیملی میں ہے مسیرا بھائی بھی ہے میرا چاچہرا بجب
ہ
اصل میں میرے خود کے دو بائی ہے ایک تو اور ایک دوسر عریف عابد وہ اب اس کی ابھی شادی نہیں تھو ہے وہ چھٹا ہے سب سے چھوٹا ہمارا
اچھا ٹھیکیک بہرتین
محنیت تین ہ ان دونوں کی شادی ہو گئی عارف کے ساتھ ہی ہوئی نا ان کے ساتھ ہوئی ہاں اب ایک بہن ہے نہیں کہاں ہے دونوں کی شادی ہوئی نا ہم تین بہنیں تھیں نا
وشادی
ہاں ایک کو بھی نشااد میں
اچھا ٹھیک
ہاں دوسری کی ہوئی یہاں پاپور میں ہی
ٹھیک
ہوں
کیسا چل رہا ہے آپ کا
بس چل رہے ہیں الگ ہی لائف ہوتی ہیں
ہ مہ ویسے کتنا مہ اب
ہمیں کتنا مزہ آتا تھا آفس میں
کمٹیک میں زیادہ مزہ آیا
کم ٹائم میں جب ہم ج نکلتے تھے جلدی چلو ج لنچ کر کے جلدی نکلتے سراامان جلدی نکلتے ہم گھومنے جات
مزہ آتا اس میںا الگ ہی لگتی
نا ایک بار وہاں پہ بادام باغ یاد ہے
ہاں سارے آئے تھے نا جم جد نکلے
ڈانس کی نوں نا م ج کی میں آیا تھا میری تب یہ کیش منٹ کر کے تھی
ہاں سبین سبین کے ساتھ کانٹیکٹ ہے
کون س بنا
سبھی ن نا ایک ہوگیا وہ مصدی کی فرینڈ
نہ نہ نہ نہ نہ آپ کو ہے یہ ہ نا شاید کچھ رلیلیٹوز آپس میں یہ عشرت اور مصدق سبینہ یہ آپس میں ریلیٹیوس ہیں نا کزن
نہیں ہاں مصدق اور یہ ہے
مصعدیقور عشرت ہاں ہاں وہ سبین کے ساتھ وہنا جو پتلی پتی ت آپ کو ن اس کے ساتھ پنٹ اس کی ہوئی شادی کب
وہ پچھلے سال ہوئے
اچھا ندا کی بھی پتاہ ہے اس کی بھی دوسری ک بیٹی یا کچھ دوسرا بچہ ہوا تھا اچھا جیسمین کا میں نے سنا ہا اور جیسمین کے ساتھ تھی نا وہ جس کی کہ وہ فرینڈ تھی زیادہ جیسمین جس کے ساتھ ہوتی تھی ہاں ہاں واہچھی خاسیش کی تھی اچھا یہ کیا بولتے توس کو وہ جیسمین کے ساتھ جو تھی نا وہ دوسری جو نا اس کے ساتھ کلوز تھی کیا نام تھا اس کا
ہاں
نا جسم کی ف نا جیسمین کی فرینڈ وہ اس کی فرینڈ تھی ہاں پتا نہیں اس کا نام کیا تھا ہاں کتنی تھھی کتنا مزہ آتا تھا لیکن
مزہد ت تھاک
ابھی تو سب الگ الگ یا تو ایسے اور اس کے ساتھ مجھے کانٹیکٹ ہیں شافق کے ساتھ
اچھا شافیق کے ساتھ ہے
وہ رتی ہے نا پاںپور میں ہی اس کے ہے نا دو بیٹے
پامپور میں کہاں رہتی ہیں وہ سوہرا میں رہتی ہے
وہ نا اس کا مائکہ ہے نا پاپور میں ب وہ سسرال ہیں اس کو سولہہ میں
ہاں پت نہیں وہ کیا کرتی ہےبھی
اس کو بولتی میں لیکن وہ کام نہیں کرتی ہے نا پھر وہ کرتی نہیں وہ کرتی نہیں پتا نہیں کرے گی یا نہیں اگر میں اس کو بولوں گی میں نے اسے پچھلی پچھلے سال بولا تھا کام کرنا ہے لیکن اسے کیا نہیں پھر اور میں سوچ رہوں کہ یہ اچھا تھا ورنا اس کو بھی نیڈ تھی نا وہ بھی بچاری اس کو بھی ضرورت
اس کی کیا حضر کرتے ہیں وہ شاید وحر ہوتے ہیں
ہوتے تھے اب کہاں ہے وہ باہر اپ یہی پہ ہیں وہ گاڑی چلاتا ہے نا وہ
کیا بول رہے ہو
ہاں سچ میں
س گاڑی
پتا نہیں اس نے بولا تھا کہ اب اس نے کچھ وین پین وہ کچھ کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا اب کوئی وین ہی ہے کچھ اب پت نہیں
میں نے اس کو دیکھا ایک باری کہاں پہ اس کی جو بائی تھے نا یہاں پہ نا گنی خھن وہ پٹری پہ وہ بیچ تھے وہ نا سیم کیا بتے اس کو سوٹس وغیرہ میں نے اس کو پھر بول نے بولا آپ شافیہ کی وہ بو اس کیا ہسبینڈ کی جیسی تھی میں نے بولااں بولا ہاں آپ کیسے جانتے ہو میں نے بولا ش شاف میری فرینڈ تھی بولا ہاں ہاں ہاں وہ ہمارے ایسی ہے تو ہم اسی کی ساتھ کرتے ہاں دیور کو میں نے دیکھا
ہاں وہ اس کا دی بار ہے وہ برابر کیا ہے سرجیس اس کے ہسبینڈ کا نام کیسا ہے نا ہاں وہ شاید مجھے لگتا ہے ن وہ نا جڑوا ہے
مجھے بھی لگا ہو بہو اس کی جاں اب کیسر تھوڑا صحیح ہے موٹا موٹا
ہوں اب اس نے بولا نا وہ کوئی کا ہی ن کرتا تھاو تو ا اس نے پھر میں نے اس کو ایک بار بولا آپ کیا وہ کرتا ہے اس نے بولا اس نے کچھ گاڑی لائی ت ہول سل میٹ ڈال د نا میٹ مریل دکانوں کو وہی کام کرتا ہے آج کا پتا ہی نہیں اسی بات سے مجھے یاد ہے میں اس کو پچھلے سال کی بات ہے
میں وہ واپس باہر گیا
باپ
ہ وہاں پہ وہی کر رہ پھر فر یہ والا اس کی بہن ہے نا میری فرینڈ
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک لیکن ہے اس کو بھی بہت ضرورت ہ میں اس کو ب فون کروں گی اس کو بولوں گی میں کرو اس میں کیا م جی آپ کیا اپنی جیب سے دینا ہے دس منٹ ہو گئے بائے
بائی اللہ حافظ
کال کٹ کرو ویسے
ہاں
کال وہیں سے کٹ کرو مجھے نہیں ہوتا کالینڈ